ہیلو
ہاں بولے
آواز جا رہی ہے میری ہاں ہاں ہاں اور بتائیے اپنا بتائیے
سب خیریت ہے بڑھیا ہے اپنا بتائیے
ادھر بھی سب خیریت ہے سب اچھا ہے کیا ہو رہا ہے
بس ابھی بیٹھے ہیں نماز وماز پڑھ کے
اچھا نماز پڑھ کے بیٹھی گ ہیں آپ ہم بھی نماز وواز پڑھ کے باہر نکلے تھے سو چ کی طرح نکل رہا ہیں تھوڑا بات ا کرتے ہوئے نکل جائے ٹائم کا پتا نہیں چل گا ہے نا اتنی کال کر لیے
کوئی نہیں اپنا پریوار کو یاد کرنا چاہیے
ہاں بالکل یاد کرنا چاہیے اور کیا رکھا ہے
ہوں
ہوں
اور کچھ بتائیے نالیج کی باتیں کریں
نالج کی باتیں کریں ٹھیک ہے
کھانا کا تیاری کر لی
نہیں نہیں ابھی سبزی وبزی لینے کے لیے میں آئی ہوں ادھر
اچھا ابھی سبزی میں زیادہ لے کے آنے سے خراب ہو جاتا ہے بہت
زیادہ لے کے نہیں بس وہی انڈا ہوڈا سوچ رہے ہیں لے لے
اچھا آپ تو بتائے تھے اب انڈا نہیں کھاتے میں بس کون کھاتی ہ
نہیں میں کھاتی ہوں نا بریانی وغیرہ انڈا وغیرہ چکن مکن مٹن سب کھاتی ہوں
اچھا چکن مٹن سب کھاتے ہیں
ہاں ہاں
اچھا ایک بار ملے تھے تو آپ بتائے تھ
اچا اس سمے الگ تھا نا آپ تھوڑا تھوڑا وہ پتا ہے ڈاکٹر بھی بولتا ہے کبھی چیزیں کانے کے لیے س کچھ تو
ہاں ہاں کو
ہو جاتا ہے نا
ہاں
کھانا اور بتائیں
اور خیریت سے ہے بتائیے
بغل میں ایہاں متن وطن تو پکرہا ہے
اچھا
چکن مٹن سب بغل میں ہی ہے
مال وول جاتے ہیں کہ نہیں کپڑا وپڑا خریدنے
ہاں جاتے ہیں سوچے تھے ادھر جانا بھی تھا کچھ وہ ڈریس لینا تھا شرارہ وغیرہ دیکھنے کے لیے جانا تھا لیکن کہاں پہ کلیکشن اچھا رہتا کا نہیں رہتا ہے پتہ ہی نہی چلتا ہے
تو اکیلے چلے جاتے ہیں
نہیں نہیں اممی بھی رہتی ہے تو اممی کے ساتھ مے یہ پھر آپی رہتی ہے تو آپو کے ساتھ میں رہتا ہیں
اچھا ابھی کس کے ساتھ گئے ہیں
ابھی تو اکیلے چلے آئے نہ امی بولی کے جاؤ تم جا بغل میں ہی ہے نا
ہ ہاں ہاں
درگاہ وغیرہ بغل میں ہے تو وہی آس پاس میں مارکیٹ لگتا ہے نا اس کا
اچھا تو آپ اپ ا بھی اکیلے ہی رینٹ میں رہتے ہیں نا
نہیں میں تو گھر پہ ہوں نا ابو امی کے ساتھ میں
اچھا ابھی گھر
ہوں
ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں تو تھوڑا اتنا کا نہیں ہے تو نہیں جا پاتے
اچھا
آوں کا اچھا محنت چلے جاتے ہیں ابو امی کے ساتھ
تو مال اچھا رہتا
جب ایگزام دینے جاتے ہیں نا تبھی جا پاتے ہیں
اچھا اچھا
ک تھا بار اٹھیے کھانا کھائیے نہائیے دوائیے کیسے ٹائم بیتتا ہے کوئی پتا نہیں تھا
ہوں وہی بات ہے آپ کا کھانا وانا کا تیاری ہوگیا
ہاں م ممی بنائے گی
امی بنائ گی کیا بنانے کا تیاری ہے
وہی بنے گا سب دانہ روٹی اور بھجیا
اچھا
ہم کو کیلشیم کا کمی ہو گیا تھا تو سب بتایا کہ آپ کھائیے گا نا سب اد نا تو آپ کو بہت اچھا رہے گا ہیلتھ بھی اچھا رہے گا تو اسی لیے سبو دانہ لینا اسٹارٹ کر دیے تو تھوڑا سا ب دانا بناتے ہیں ن تو امی بولتی ہے زدہ بناپ تو کب ج ج بتی
نہ نہ صحیح ہے وہ ہیلتھ والا پروٹین والا چیز دینا چاہیے اس سے کیا ہو باڈی میں تھوڑا فائبرس وغیرہ جاتا ہے تو اچھا رہتا ہے نا کھان ہونے کے لیے
اچھا ریشما بیگم تھی ایک ادھر ہی ہے میری آپ ہی کی سائڈ کیا آئی ہے وہ بیڑی پہ کا کام کرتی ہے بناتی بھی ہے آپ لوگ بھی بناتے ہیں کیا آپ کی امی بناتے کی بیڑی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں نا
ہاں گھر میں کام وم کرنے کے بعد بیٹھ کے نہیں نہیں جہاں پہ دکان وغیرہ ہوتا ہے نا جو بڑی کا جو دکان کرتا ہے سیل کرتا ہے اس کا سب کچھ رہتا ہے وہ اس کے پاس میں جاتا ہے ہاں وہ پتا وتا سب کچھ ٹوٹل سے جوسی کہ رہاتتا ہے
ہاں
ہاں وہی سب دیتا ہے
اچھا اس کو ایک دن میں کتنا بنا لیتے ہوں گے
ارے بہت محنت لگتی ہے دن بھر امی لگی رہتی ہے اسی میں
تو پھر بھی کتنا زیادہ بنا لیتے ہیں یا کم میں بن
دم کیا بولتا اس کو کتنا بنڈل بناتی ہے نا تو جا کے دو سو روپیہ دیتا ہے
اچھا تو سپتااہ میں کما لیتے ہیں یا پھر ایسے
سپت ہیک سپتہ میں کتنا منڈل بناتی ہوگی بہت بہت سو بنڈل ڈیڑھ سو بنڈل اور کیا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹھے رہنے کا بےگاری کرنا کوئی والا آپ نے چلو ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے امی بولتی ہے کہ
ادھر کا سب آپ لوگ بیڑی کے پتہ کا کام کرتے ہیں نا
ہاں ہ
اچھا سب کرتی ہے ٹوٹل لوگ
اییسے بھی املی کا کہنا ہے ایک دوسرے کو دروازے پہ کہالا جائے گا اپنے دروازے پہ بڑھے کرے گا
بول تو رہی تھی ایک سپتہ میں ہم لوگ ایک آدمی رپ
ہاں ہاں
کرتے ہیں آپ کی امی کرتی آپ کو کیو خرچہ آپ لوگ کا نہیں
ھمم ھمم کیا نہیں آتا ہے ہاں ہاں وہ نہیں بناتی تھی نہ تو دیکھتے تھے نہ کبھی کبھی بولتے نہیں ہے کہ ہاں ٹرائی کرتے ہیں ہم اس کو
اچھا
بس کوشش کیے تھے
اچھا تو ہم کو لگا کہ امی آپ کی ٹھیک ہے
ہاں ا ممی کرتی ہے ابو بھی کبھی کبھی کر لیتے میں بیلنس کرتی ہے نہ وہ
اچھا وہ لوگ پہلے سے کرتے
ہاں ہاں پہلے سے کرتی ہے اسی لیے اور بتائیں آپ
آپ ہی کوئی خبر سنائیے
اور کون سے خبر سناۓ
بھائی آپکی اپپی کا
اپپی کا
ہاؤ
چار اپپئ کا حال چال سب بڑھیا ہے خیریت ہے اچھا ہے بیبی اچھی ہے اور ابھی آئی ہوئی ہے ہاں آپی کا نہ آپ کا تو ہو گیا نہ نیکا نیکا ہو گیا بلاائے تو تھے دعوت میں آپ آئے نہیں تو
اچھا ہاں یاد نہیں ہے دعوت میں نہیں یاد ہے گئے ہونگے لیکن کوۓ
ہاں گھر سے کوئی آئے تھے لیکن آپ کو تو بلاۓ تھے لیکن آپ آئے ھممم
امی سے کبھی بات کروائیے گا گھر جئیے گا تو
ہاں ہاں بالکل بالکل میں بات کرواؤں گی
وہ بھی آئیے گا میرے
ہاں بازار میں گۓ نہ
ہاں ٹماٹر ری کیسے چل رہا ہے زیادہ مہنگا ہے اچھا ادھر بھی چالیس تیس کا ہے
ھممم پچاس روپئے شاید چالیس روپئے چلتا ہے مطلب سبزی تو ہے نا سبزی تو مہنگا ہی رہے گا نہ ہر سبزی مگا رہاتا ہے نہ ابھی
ہاں ہاں
ھممم وہی بات ہے اور سبزی کے بنا تو کسی کا تو بنے گا نہیں
ہاں ہاں
ایک مارکیٹ میں سبزی کے ٹھیلا پے آے وہ گول گپا کے ٹھیلا پہ دونوں نلا تو کافی بھیڑ رہتی ہے
ہمیشہ
اچ ر ہیلو اور بولا جائے
اور سب خیریت ہے اپنا بتائیے
سب خیریت ہے
یا خدا سب
ھمم جس ہوے کوئی کچھ کچھ سامان وغیرہ نہیں تھا تو پھر سے بھی چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر ہے نا وہی گھومتے ہو شام کو کیسے بھی گھومنا بھی چاہیے زیادہ تو گھومتے نہیں ہیں پھر بھی آجات
ہوں
بغل میں پارک وغیر رہتا تو جانا ہے اچھا رہتا ہے لیکن گاؤں کی طرف پورا کھلا کھلا تو ویسے بھی رہتا ہے
ارے ابھی کیا کہیے گا بہت پانی کی پریشانی کیا
بندلہ د کام نہیں گ
رہتا ہے اگل بگل نہیں جانے سکھیے گا گھومنے م
ہاں
تھوڑا گیلو گیلا سرورا
بہت
پریشان ہے پر پانی آتا بھی نہیں ہے گھچ گچ کر کے خراب کر کے راستہ دورا چل جائے گا
کیا بولی آواز نہیں آ رہی ہے بتائیے
وہی بول رہی تھی کہ بارش کے کارن ابھی ہم لوگ بھی بہت پریشان رہتے کہیں آنے جانے نہیں سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا نہیں چلتا ہوگا بارش ہوتا ہوگا تو روم میں ٹاؤن میں چلتا ہے
تو ابھی گاؤں میں ہے نا گاؤں میں تو چلتا ہے نا ایزیلی گاؤں میں تو آپ پر میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی سبرو ہے نا
ہوں ہوں
تو پتہ ہی نہیں ہے میٹھی ہے تو پھر کیا ہوگا حال کوئی بات ہے ہیلو
ہاں سردی زکام ہو گیا تھا ایک ٹیبلٹ کھائے تھے اب ٹیبلٹ کھا نسی اتنا سردی سکھا دیا کہ اندر سے ایک دم سانس لینے میں دقت ہو رہا ہے
اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی
ہاں موسم کے کارن ابھی طبیعت تھوڑا صحیح نہیں چل رہا ہے